ہیلو
آواز آ رہی میری آپ کو
ہاں رہی ہے
کیا کر رہی ہیں آپ
اور بس کچھ نئے کام کر رہی تھی اور بتاؤ کیسے ہو
تو کوئی سوئے نہیں آپ
ہاں تھوڑا سا ورک لوڈ رہتا ہے گھر آنے کے بعد آفس کے بھی کچھ کام کرنے ہوتے ہیں اور بتاؤ گس آپ کے
ہم تو ٹھیک ہیں دیدی آپ کو یاد ایسے کیا کہ اتنے دن سے بات نہیں ہوئی تھی
بہت اچھا کیا جو کر لیا وہی تو میں کہہ رہی ہوں بہت دن بعد یاد کیا
وہی ہم بھی دیکھ رہے ہیں اتنی رات ہو گئی آپ سوئے نہیں ابھی تک ایکٹیو دکھ رہے تھے اسی وجہ سے ہم نے سوچا کال ہی کر لے
بہت بڑھیا کر لیا بس تھوڑا سا ورک لوڈ رہتا ہے نا تو بس آفس کے ہی کام کر رہی تھی میم آؤ کسی دن گھر آ جاؤ
ٹائم ہی نہیں ملتا ہے
ہوں
ابھی کام آم کام سے آئے اس کے بعدھ کھانا کھایا اس کے بعد پھر لیٹے رہے پھر ابھی تھوا سا بھوک لگی تووچا کچھ منگا لے آرڈر کر ل آپ کو کچھ کھانا ہو تو بتائیے آپ کے لیے بھی آرڈر کر دیں
جیسا میں تو کھا چکی ہوں اور سچ بتاؤ میں چاہاں کا کھانا بہت کم پسند کرتی ہوں
اچھا
ہوں مجھے گھر کا کھانا پسند ہے
ہوں
ہاں اور ممی کی طبیعت ٹھیک ہے
ہاں ہاں ممی کی طبیعت ٹھیک ہے
ہاں
کیا بنایا تھا آپ نے
بس بیٹا میں نے وہی سبزی روٹی بنائی تھی چاول بنایا تھا من تو تھا کہ دال ڈول بناؤ ایکس میں کوئی گیا آگ بنا لوں پھر ہو گیا تو پھر تان میں لگ گئی
ہوں
یہ تھا چلو آج مجھے اچھا لگا کہ اتنے دن بعد یاد تو کیا کم سے کم بہن یاد رہی
جی بڑی دیدی ہیں تو ان کو یاد نہیں کریں گے تو کیسے دیدی اب دیدی نہیں یاد کرتی ہے تو بھائی کو تو یاد کر لینا چاہیے
بھائیوں کو تو یاد ہی نہیں کرنا چاہیے سیکھے ددی کے گھر آنا چاہیے
دیدی کیا پتا غصہ ہو کر آئ کچھ کھانے کو نہ دیا تو دیدی نے
نہیں نہیں ایسا نہیں ہے غصہ کیوں رہیں گے ہم اپنوں سے غصہ کیوں ہو جائیں گے بتاؤ
ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا فون پ بل ہی کچھ کر لوں لیکن جب سامنے آ جاؤ گا نا تو غصہ سب ختم
ہوں وہ تو ہے وہ تو سب سبھی ایسا کرتے ہیں
نا یہ چیزیں ہوتی کہ فون اتنا گسصہ کر لے لیکن جب سامنے آ جاتا ہے نا تو گھتاتاب ختم ہو جاتا
وہ تو ہے
ہوں تو یہ تو کبھی سوچا ہی نہ کرو کہ دیٹیی غصہ ہو جائیں گی نہیں میں غصہ کبھی نہیں فون پہ بلے ہی ڈانٹ لوں کچھ کہہ لوں وہ الگ بات ہے
ہوں آج آج دیکھا تھا آج بارش بارش ہو رہی تھی موسم بھی اتنا اچھا تھا کہیں گھومنے کا من کر رہا مگر کام سے فرصت ہی نہیں رہتی ہے جو گھومنے چلے جائے
یہ تو بات صحیح ہے میں تو کبھی کب بناؤ نا تو چلو چلتے ہیں سب لوگ گھومنے چلتے ہیں
آپ جب بتائیے آپ چل دیں گے ہم لوگ
ہاں بالکل یہٹ پ تیار کرو کہ چھٹی لگا دو اور میں بھی لگا دوں پھر چل کے آرام سے ارے یار روز آرام کام کام یہ کچھ تو بس اپنے لیے بھی نکالو
ہوں
نہیں کہنا فیملی کو بھی ممی م کو سب کو کیا کر
وہی ہے اب یہاں پر اب یہاں پر کچھ ہو گیا ہے تو ایمبولینس آئی ہے
اچھا اچھا
پتاہ نہیں کیا ہو گیا پڑوسی کو
اچھا اب تو کسی کو بھروسہ ہی نہیں ہوتا ہے کب کس کو کیا ہو جائے انسان چلتے پھرتے دیکھو کتنے کیا ہو جاتے ہیں کچھ پتا نہیں
وہ تو ہے اچھا بھلا انسان پتہ نہیں کب پتہ نہیں کب بیمار ہو جائے
بدہ ار بیمار ہونا تو ایک الگ میٹر ہے کہ چلو ٹھیک ہے لیکن آج کل چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتنی بڑی بڑی بیماریاں ہو رہی ہیں
ہ
کہ انسان سوچ کے بھی نہیں سوچ سکتا کہ کیا ہو گیا
وہ تو ہے
ہوں اور بتاؤ اور گھر پہ سب بڑھیا ہے سب سے بات ہے
ہاں ہاں ہم سب سے بات ہوتی ہے اب سوچ رہے پچھلے مہینے اگلے مطلب اگلےہی جا کے چ مطلب چھٹٹی وٹٹی لے کے گھر آ گومے ہے رکشا بندھن وندن ہے
ہاں ہاں بالکل وہی میں کہنے والی بھی تھی کہ چھٹی کر کے چلے جا ایک دو دن کے لیے
ہوں تو اور بتائیے
اور سب ٹھیک ہے میں کبھی آ کے گھوم جا رہیا تھ اور یہی بولتے ہم بس یہی کہہ رہے ہیں کہ آ کے گھوم جایا کرو بھیا
ٹھیک ہے گھوم جائیں گے آپ جو بتائیں گی رکشا بندھن میں آ جائیں گے
ارے بالکل اس میں پھر کہنے کی بات تھوڑی نا آتی میں تو بنا پتا ہےنا سے
ہاں
میں تو بھولتی ہی رہتی ہوں کہ آ جاؤ رکے رہو یہی آؤ
ا دیدی دیکھیے اپنے اپنے ایریا میں دیدی جانتی ہیں آپ کہ پیسے ایسے کم ملتے ہیں تھوڑا اور باہر باہر مطلب نکل جاؤ تو ادھر تھوڑی زیادہ مطلب اچھا کم جاب مطلب کم سم کی جاب بھی رہتی ہے اور پیسے بھی اچھے ملتے ہیں تو تو انسان وہیں جائے گا
یہ تو بات صحیح ہے کد کو گھر بھی دیکھنا ہے ہر ایک چیز کو مینج کرنا ہے صحی بات
ہوں
نہیں ایسیے کوئی دقت ضرورت ہوا کر تو بول دیا کرو
نہیں اب ہے اب جب مطلب یا تو یہ ہوتا ہے دیدی اب کماؤ یا تو شوق کرو یا تو پھر اب
یہ تو بہت صحیح ہے ابھی کچھ اب شوق کی ہوں میں نے ت رستے میں پھاس گا ہو جب پڑھائی کی عمر تھی وہ بھی نہیں کر پائے
ہاں
بی سمسیایں ایسی ہیں کہ کوئی نہ آگے نہ پیچھے جو کرنا ہے خود کو
ہوں ہوں وہ تو ہے
نہیں صحیح بات ہے کہ دیکھو سمے کیسا ہے
سمے آپ آج کل کسی کا نہیں ہیں دیدی امیر آدمی بھی رو رہا ہے غریب آدمی بھی رو رہا ہے
ا ہے صحیح بات ہے اچھا امیروں کا تو ایسا ہے کہ چلو ہوتے ہوئے رو رہا ہے غریبوں کا تو یہ ہے کہ بھائی نہیں ہے تو رو رہا ہے کیونکہ سس میں ہے ہی نہیں
امیروں کو دیکھو بیا جائے جتنا کچھ دے تو مطلب ج دیکو جتنا امیر رہتا ان کے گھر میں اتنی پریشانی رہتی جتنا غریب رہتا ہے ان کے گھر میں تو اور ہی زیادہ پریشانی رہتی ہے
نہیں لیکن پھر بھی میں ایک بات کہوں گی کہ جتنا امیر ہوگا دیکھو ہم لوگ سکون سو لیتے ہیں نا ہم لوگوں کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے پتاہ ہے رئییس کو تو نیند تک نہیں آتی ہے ابھی پ سمجھ لو کیوں ہم لوگوں کے کچھ نہیں ہے ت ہم لوگ ٹینشن فری آرام سے سو جاتے ہیں کہ چلو سو کچھ نہیں ہے کیا ہے کون کیا چرا کے لے جائے گا رئیسوں کے پاس الگ کروڑوں اربوں خربو پڑا ہے چلا کہیں ریٹ نہ پڑ جائے کوئی آ نہ جائے کہیں
کوئی چران والے ہاں کوئی کسی مطلب وہ ڈر رہتا ہے کہ کوئی گننا کر لے گا میرے بچے کو تو پھر پے وہ
تو وہ ہم لوگ یہ سمجھو کہ سب سے رہیز تو ہم لوگ ہیں جو سکون سے سو رہے ہیں
ہوں
بھائی محنت تو ہم بھی کر رہے ہیں جن کے پاس اور بھی ہے وہ بھی کر رہے ہیں تو ہم لوگ سکون سے سو رہے ہیں یہی بہت بڑی بات ہے
وہ تو ہے
ہ
اب وہی ہے اب اب اپنے شہر آئے پھر تھوڑا بہت گھومے گھامے
ہاں کوئی بات ہے
دوسرے کے شہر مطلب دوسرا شہر رہتا ہے گھومنے ٹہلنے میں بھی ڈر رہتا ہے پتاہ نہیں کب کیا ہو جائے یہاں اس شہر میں ایسے شہر میں اکیلے رہ رہے ہیں
پس ہاں اور کسی کو آج کل تو بھروسہ بھی نہیں ہے
ہوں
کہ کہاں دوسری جگہ چلے جائیں کون کیسا مل رہا دیکھو کتنے کرائم ہو رہا ہیں آج کل
ہوں وہ تو ہو ہی رہے ہیں دیدی اپنے شہر میں بھی ہو رہے ہر شہر میں ہو رہے ہیں کرائم
ہ اٹی رہیا کہیں متؤ گا ہوں نمک روٹی چٹنی روٹی دال روٹی جو مل رہا ہے بس وہ کھاؤ
ہوں
ہ
جب دیدی نمک روٹی نہیں نصیب ہوئے گی تب تو جانا ہی پڑے گا نا ادھر ادھر
وہ تو بات صحیح ہے تب تو جانا ہی پڑے گا مجبوری ہے
وہ تو ہے
ہاں خ چلو اس میں پریشان نہ رہو جو بھی ہوگا اچھا ہوگا دھیرے دھیرے کو کرار
ہوں
اور ساتھ میں پڑھائی بھی کرتے رہو
کی پڑھائی کر ہی نہیں پاتے ہیں کیونکہ اسک مطلب اس مطلب وہاں سے جانا رہتا ہے جاب پہ جانا رہتا ہے جاب میں وہ جاب والا ہے وہ بول رہا یا تو بھیا اس کو وہ کر لو پڑھائی کر لو تو جاب کر لو
ہ ہ
اب گھر چلانے کے لیے تو پڑھائی کریں گے تو پھر گھر نہیں چلے گا تو جاب پہ جانا ہی پڑتا ہے
وہ تو بات بالکل صحیح ہے ا بنا جائے کچھ ہونا بھی نہیں ہے
مگر مگر میں نے اتنا ان کو بول دیا جیسے جب میرے پیپر آئیں گے تب میں چھٹی کروں گا ایک ایک دن دو دو دن تو ان نے بولا تھا ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے کوئی اتنا وہ بھی نہیں ہے یہ ہے کہ لیکن تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہو
ہاں وہ تو کرتے رہتے ہیں
ہوں کیونکہ سمسیا یہ جاتی ہے ہ
ہاں ہاں اب آپ بتائیے کچھ
بس میں بھی ٹھیک ہوں میں تو اپنی جاب میں اتنا بزی ہوں کہ مجھے تو کہیں جانے کا آنے کا جلدی جلدی پتہ ہے کیا ہوتا ہے کبھی کبھی میں تو فون تک نہیں اٹھا پاتی ہوں کسی کا فون آتا ہے بج رہا ہے وہ بجتا ہی رہتا ہے کیکہ اب خود ہی دیکھ ہی رہے ہو اتنے ٹائم بھی میں اپنے ورک ہی کر رہی تھی آفس کا
ہوں وہی ہے کیا بتایا جائے دن دن میں بھی کام کروں پھر اتنا ا آفس والے اتنا کام دے دیتے پھر اس کو رات میں بھی تھوڑا بہت جھک جھک کے کرنا پڑتا ہے
ہ بئی ساری چیزیں ہیں کہ بھائی جب وہ نوکری نوکری ہوتی ہے اور پھر پرائیویٹ ہے سر کوئی بھی ہو لیکن پرائیویٹ نوکری میں تو کام کرنا ہے آپ کو ا اور باقی میں تو سوچتی ہوں
چلیےب ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے رات ہو گئی امبدار سونے آپ بھی سو جائیے ٹینشن مت لیجیے کام زیادہ نہ کریے
چلیے چلے چلو پھر آنا کسی دن
ٹھیک ہے دیدی
ہوں